بیکم اور بتائیے سب خاری ہے
جی الحمد للہ سب خیریت ہے آپ بتائیے کیا کر رہی ہو
یں آرام سے کام وغیرہ نپٹا کے اور آپ کی پیکنگ وغیرہ ہو گئی
ہاں میرے سب پہ گئے سب سامان مانگ لیا ہوں ہم بس سمجھ لیجیے دس منٹ بعد ریڈی ہونا شرع ہو جاؤں گی ہ
شام تک ایک دو گھنٹے کا راستہ ہوگا نا
ہاں ہاں ہاں بس دو کا ہی راستہ ہے
اپنی ہی گاڑی سے جا رہے ہیں بس وغیرہ
نہیں نہیں اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں
پھر آرام سے
بہت آرام سے پہنچ جائیں گے ہاں ہاں تھوڑا سا رکیں گے ایک جگہ بیچ میں
ہاں ہاں جی نہیں فی الحال اپنے گھر سے جانا بہت اچھی بات ہے کیونکہ دور کی کے گھر سے جاؤ نا پھر دقت ہوتی ہے بچے ہیں کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے اپنی گاڑی ہو تو ہی ہو تا ہے کہ ہاں چلو کہیں بھی رو
ہاں
کوئی دقت نہیں ہے اور بچے بہت خوش ہوں گے جانے کے لیے ہم اپنے نانو کے یہاں جا رہے ہیں جی جی ہم سےد ہم خریڈ ہوتے ہی ہیں جے کے لیے ہم زدہ بچے خری ہوتے پہنچیں گے کب دے
ہاں بچوں کا یہی ہے مول نانی کے گھر زیادہ دل لگ
بالکل بالکل کوئی بات نہیں آپ آئیے پھر آپ پتتا ہے نا آج کل دادی تو کیا کہتی ہے نانا نانا جتنا مرضی کھلاے ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ کاتے نہیں ہے بچے
ہاں بچے کمزور ہو جاتے ہیں بیمار نہ ہو جائیں میرے تو شوہر کہہ رہے تھے بہت دھیان
جی جی جی ہاں جی کچھ نا پانی بھی ہوتا ہے چینج تو ب بچا تھوڑا بہت ہوتا ہے ہر سائڈ چکر ہوتا ہے اتنا تو نہیں دقت تو کرتا ہے بچہ ایک دن پچھان چھٹے بچےیاد پھان کرتے بے نہیںے کرتے ہیں اس وجہ سے ہاں جی ہاں ج جی جی بہت تو ہے ہی ہمارے ہیں نا تو ہمارے سب لگے رہتے ہیں جو چھوٹے والے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں
ہاں چھوٹے والے کا یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نا زیادہ من لگ جاتا ہے
میرا بھائی ٹینتھ کلاس میں ہے اور میری بیٹی ساھے تین سال کی ہے جب میں چاہتی ہ ن یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں وہ اتنا بڑا ٹینتھ کلاس میں اور یہ سرے تین سال کی ایسے لڑیں گے ک
ارے وہ زیادہ گیپ نہیں ہے نا اس لیے ایک تو زیادہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو کھلا لیتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں میں وہ رہتا ہے کہ بس لڑائی مار پیٹ یہ ہے میں وہاں پر بھی جی بتائیے
ہم ایک بات بتاتی ہوں جب چھوٹی نا یہ مشکل سے سال ہوگی ایک سال کے جب میں اپنے فرسٹ ٹائم میں بادت کیا گئی تھی
اچھا
پنا ایک شنیچر کا بزار رکھتا ہے ہر شنیجر کو لگتا ہے وہ ہاں جی تو نہ میں ن اس کو گھر سے چھوڑ دیتی تھی میں ہ م ل نے بہت بھیڑ ہوتی ہے تو میں اس کو گھر چھوڑ گئی تھی اپنی فوڈی سسٹر کیا ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم پہ تو میرے والد صاحب بھی گھر پ تھے میرے چھوٹا والا بھائی بھی گھر پہ تھا اور میرے چھوٹی والی بٹی بہن بھی گ پہ یہ پیچھ لو نے لگی کیونکہ اس کا فسٹ ٹائم تھا تو ہم کو لگ بھی ڈیڑھ گھنٹہ گیا بازار
ارے اتے چھوٹے بچے کہاں رک پاتے ہیں تو
میں نے کہا سسٹر اس کو رکھ لے گی اس کو چھوٹی بہن رکھ لے گی بڑی تھی وہ بھی بھر تو یہ رو رہی ہوگی اپ نے میرے بھائی سے کہا جا باہر سے ایک پانڈو جی کا بسکٹ لیا ہے اس کو دودھ میں ڈال کے دے کہ تو چھپ کر جائیے
اچھا ہاں پرانے پہلے لوگ کھاتے کھلاتے تھے دودھ بسکٹ بہت اب تو ڈاکٹر بالکل منع کر دیتے ہیں دودھ بسکٹ کو
پیکٹ بھی آکٹھے چار پیکٹ بھیے آیا پاپا بولیں گے چار پیکٹ کیا کرنے ہے بولیں گی کھائے گی پاپا بولے ایک پیکٹ تو وہ کھا نہیں پائے گی تو چار پیکٹ اٹھانا اس کے لیے جی اور پتا اس کو چپ کرانے کے لیے میرے والد صاحب اگر ڈانس کر رہے ہیں بچے کیا کہ چپ کر جائے گا میرا بھائی ڈانس کر رہا ہے کہ چپ کر جائے گا
نہیں ویسے بھی نانی نانا کو ماموں جان کو سب کو لوگوں کو وہ ہوتی ہے ہی چوٹے بچے
جی بہت زیادہ میری بہن نے اس کو پکڑا ہوا ہاں جی میں پورے سال بعد جاتی ہوں
چھٹیوں میں ہی جاتے ہوں گے تو آپ تو پھر صحیح ہے
میری بہن نے اس کو پکڑا ہوا میرے پاپا ڈانس کر کے دکھا رہے اور میرےھوٹا والا بھائی اس کو ڈانس کر کے دکھا کرگی چو پ ہو جو ہم گھر نہیں جب ہم گھر پر آئے نا وہ ہماری ڈانٹ پڑی مجھے توپا پا نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں سال بعد گئی ت ممی کو بولے تو اس کو لے گئی ہے تجھے اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے اس کا بچہ گھر پہ رو رہا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے ویسا ہے مجھے کچھ نہیں بولے امی کو جتنا بولانا تھا وہ امی کو بولے
جی بالکل اس کے بعد میں اس کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی
پھر ایسا لگا ہوگا نا کہ اب اب غلطی ہو گئی بھائی انے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی
کچھ نہیں کہا میرے والد صاحب نے پر میری امی کی ڈانٹ لگا دی کلاس لگا دی وہئی
ہاں
جی جی وہ ہمارا ایکڑ گھنٹہ نہ میں دو گھنٹے میں پڑھا
ہاں گھر پر آ کر اور ڈانٹ پڑی وہ الگ صیح ہے
مجھے بھائی کی بات پہ جی جی مجھے بھائی کی بات پہ تھی اس نے منگایا یہ پیکٹ تو بوولیا ہے چار پیکٹ
ایسے ایسے بند ہیں مارے تو آپ بوللیے اس کا کیا کرے گا ا نہ یہ کھائے گی نا چار پیکٹ پاپا بولے ایک تو وہ کا نہیں پائیں گی چار بکھال لے گی
ہاں یہ تو ہے ہی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کتنا کھا رہا ہے ہمارا بچہ کتنا نہیں کھا رہا ورنہ بچے تو ایک بسکٹ دو بسکٹ کھایا اور بس ہو گیا ان کا بھر گیا پیٹ
یہی حساب ہے ہمارے گھر کے لوگ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس کو ہنسی نہیں آتی نا اس کو بھی ہ
یاد آ جا ہاں یاد کر کر کے ہنستے روبر صحیح ہے ہنسنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے صحت کے لیے سب سے زیادہ ہاں نہیں بچوں کی باتیں اور بچوں کے لیے کچھ کام وغیرہ سب چیزیں کرنا ان سے جو ہے من لگ جاتا ہے دل لگ جاتا ہے ہوں میرا بھی بیٹا بس کھیل رہا ہے اب اس کو تیار کروں گی دونوں کو تیار کر کے پھر میں تیار ہوں گی اور پھر جو ہے بس پھر ہم نکل جائیں گے
بڑی ہسیسی آتی ہے
ہاں ارے ابھی پانی پی رہا کھادا پورا س پر پلٹ دیا اس نے اب اس والی بات پر ہنسی بھی آئی کہ پورا سفر پلٹ گیا چلو اور غصہ بھی آیا کہ آپ خود ہی گرے گا اس پانی پر ہاں نہیں تھوڑا سا بھی پانی رہ جاتا ہے تو پھر اس میں گرتا ب دھ آواز آتی رہتی ہے ہ ٹائر پ پھسل جاتے ہیں ہاں مگر بچے اور کہنا مان جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی کے میں نے تو آج کی ڈیٹ میں سنے ہیں نہیں دیکھے یہ نہیں ہے بچے ایسے وہ جو پہے بات ے تھے پرانے لوگ آنکھوں سے ہی ڈر جاتے ہیں ہمارے بچے تو اب تو ایسا ہے ہی نہیں بالکل پٹکے بھی نہیں ڈرتے اب تو بچے بس تھوڑا بہت ٹیچرس کا ہی کیوں نہیں ڈر رہتا ہے بچوں کو
ٹائم پ رہتا ہے گھر پہ آنے کے بعد وہ ٹیچر نکلتے کا ڈر نکل جاتا ہے
کسی سے نہیں ڈرتے بچے
نہیں نہیں بالکل بھی نہیں
میرا بیٹا تو اور دھمکی دیتا ہے روز آؤں گا چور کر لوں گا چیکھوں گا تو پھر ایسا لگتا ہے کوئی کیا سوچے گا کتنا مارتی ہے اس یہ مما اس کو ا وہ صبح سے پوچھے جا رہا ہے مج سے کب جائیں گے ہم کب جائیں گے
اچھا ہاں نہیں میری بیٹی ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں
ہاں اور تھوڑا سا تیار ہو جاؤ نا تھوڑا سا میک اپ کر لو فورن پوچھتے ہیں امی آپ کہاں جا رہی ہیں ما آپ کہاں جا رہی ہیں
وہ تو ہے ہی نہیں ہماری تو وہ اپنی ایک وہ رکھی پیک رکھی ہوئی ہے جب بھی میں اس کو ڈانٹ لگاتی ہوں اس کو فون چلانا آ گیا ہے میری امی کو فون کرتی ہے میری بہن کو فون کرتی ہے ماسی آ جاؤ لے جاؤ اچا ممی ڈیڈ
ہاں میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا ہ ارے وہ ایک ایڈنی آتا تھا پہلے آتا تھا وہ وہ گھر گغصہ ہو جاتا ہے بچہ سب سے اور چلا جاتا ہے گھر سے پھر اس کے کاکا آتے ہیں وہ کہتے مما نے تو جلیبی بنائی ہے تھا جلیبی میری فیورٹ تو وہ گھر واپس لوٹ جاتا ہے پہلے ایڈ بھی اتنے اچھے آیا کرتے تھے اب تو بس ایسا ہی ہے بس ٹی وی میں بھی
شوز ایس ہی کرتی انہوں نے بہت نہیں بالکل بھی نہیں ہاں جی نہیں نہیں نہیں نہیں کارٹون تھڑے ویسے ہی آنے لگے ہیں
ہ بہت زیادہ جو اس کی آواز جو اس کا میوزک ہوگا نا سنگیت ہوگا وہ ایسا ہوگا تیز ایک دم وہ بچے اٹریکٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ نقصان دیتا ہے پھر ان کو
آج کل وہ آ بھی پرانے والے کارٹون ہی رہے ہیں وہی سین گھما پھرا کے وہی ایک دو دے دیتے ہیں وہ ڈورمون ہو گیا
ہاں ہاں
کہ تھا نا منجا ہتھڑی آتا تھا ہم نے بہت دیکھ
اچھا ینشینگ بھی تو اچھا لگتا ہے صحیح بچوں کے ساتھ ب پنجی رہی ہیں تو اپنا
ہاں جی مشین چ نبی دیکھ لیتی ہوں
صحیح ہے اس سے نا بچوں کو بھی ساتھ میں کمپنی مل جاتی ہے
چلیے ٹھیک ہے آپ اپنی تیاری کیجیے دھیان سے جائیے گا ب چلی کے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ